ہلو
خیریت
خیریت ہاں خیریت آپ کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں اور موسم کیسا ادھر
موسم م تو بارش ہوئی تھی پھر ابھی دھوپ آ گئی پھر اب اور بارش ہونگی بدلیے ابر آ گئے
زیادہ اچھا اچھا اچھا
ٹھڈا موسم ہے
ہاں تو اس ٹھنڈے موسم میں اور کیا بنانا چاہتے ہو آپ
جی
جیسا آپ نے گھیورے گھیورا کا پکوڑا بنانے ہیں
کاے ا ے کا پکوڑا
گھیورا کے پکوڑا
ہاں پکاؤ ہاں بتاؤ نا ج
جڑا جے اور اس کو باڈیک باڈیک سے زیادہ موٹا نہیں ن یادہ پتلا میڈیم سائز والا گول گول کٹ کر سو ج کر لینا ہے پھر ہم کو ادھر کیا کرنا ہے گیہوں کا آٹا لینا ہے اس میں سبھی مسالے ڈالنے دھنیا پتتا ہلدی نمک ہری مرچ کالی مرچی لال مرچی اور آ دھنیا پیسیی دھنیا
انڈا بھ ہاں تھوڑا ا نا نمک مطلب کہ نیمبو بھی ڈال سکتے ہو اگر ڈالو تو ٹھیک ہے اور اس میں ڈال کے اسے گھولا بنا لو گھول بن جائے پھر اس کے بعد وہ گھیورا جو اس کو دھل لو دھلنے کے بعد اس کے اس کو کیا کرو اس میں تھوڑا ڈالو ٹھیک ہے
ہمم جی
تھورا دس میں تیل اور پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اور جب گڈم ہو جائے تیل تو اس کی ایک ایک کڈ کے جو پتلی پتلی جو پاڈپ ہیں تو اس کو مطلب کہ اس میں ڈالو اور تیس فلیم پے اسے ا چھے سے جپٹنے کے ساتھ سرو کرو جی جیسے ہڈی چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو آپ لال والی چٹنی جو آتی ہے ٹومیٹو والی اور لال مرچی والی اس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہو سمجھے
ہمم آپ نے
اور بھی جیسے پکوڑے میں اور بھی ہوتا ہے کیا
پکوڑے میں گاجر کا ملک شیک بنایا آپ نے ہاں
نہیں نہیں آپ نے وہ ریسیپی بتا رے ہو بتاؤ
ہاں گاجر لینا ہے آدھا کلو دودھ لینا ہے ایک لیٹر الائچی لینا ہے اور کوکنگ آئل لینا ہے ہاں ہاں چینی لینا ہے ہاں اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے گاجر کو چھیل لینا ہے چھیل کر دھو لینا ہے اس کو کدو کش کر لینا
اچھا ہاں
ٹھیک ہے گھس لینا ہے اس کو چننی سے
جی جی
پاتی ہے نا ابھی آ اب ان کی جو ہاں اس کو جو کھولے منہ والا جو برتن آتا ہے نا اس میں ڈال لینا اور جو کوکنگ آئل ہے نا اس کا ایک چمچ اور الائچی چی کے دانے ڈال کر اچھی طرح اس کو بھوننا ہے
اچھا ہاں
ہاں ہاں اس کو مطلب ایک برتن لینا ہے کھلے منہ والا اس میں جیسے سے آئل ڈالنا ہے کوکنگ آئل اس میں چمچ ایک چم جیسے الائچی ڈالنا ہے الائچی کے دانے ڈال کر اس کو اچھے سے بھوننا ہے جب یے اچھی طرح سے بھون جات تو اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کر ڈھاپ دینا ہے اور ہلکی آنچ پر گلنے دینا ہے ٹھیک ہے
اچھا اچھا جی
ہاں اور اس کے بعد میں گاجر اچھی طرح گل جائے تو باہر نکال کر ٹھنڈا کر دینگے ٹھیک ہے
اچھا اچھا ہاں
اس کے بعد پھر جو گاجروں ہے نا گاجروں کو ہاں تو اس کو اس میں جیسے ڈھک دینا ہے
اچھا جی
جگوں میں جیسے کہئی ہم ویسے ڈھک دینا ہے جیسے بگونے میں میں بنا رہے دیخچی تو پھر دودھ لینا ہے پھر دودھ ڈالنا ہے اور پسند کے مطابق جیسے چی چینی ڈالنا ہے اچھی طرح جیسے اس کو بلینڈ کرنا ہے
جی جی
ٹھیک ہے اور گاجر کا ملک شیک تیار ہو جاتا ہے پھر
اچھا چلو اچھی ریسیپی آپ نے بتائی ہے باقی جی جی واقع میں بہت اچھی ریسیپی بتائے ہے انشاء اللہ تعالی گرام کرنا ہے اور پھر مطلب میتھی جب بناتے ہو
سردی گرمیوں میں اچھا رہتا ہے ہاں کیا بول رہے تھے آپ
میں کہہ رہی ہوں جیسے مطلب ناشتے میں جو بناتے ہیں صبح چائے کے لیے کرکرے ٹروسٹ بنائے ہو آپ کبھی
بریڈ روسٹ نہیں بنایا
چیز گارلک ٹوسٹ بنائے ہو
نہیں نہیں پہلی بار سن رہی ہوں
اچھا اس میں کرنا کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو جیسے اس میں ڈالتے کیا ہے پہلے وہ میں بتاتی ہوں جیسے پہلے بریڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر مکھن لیتے لہسن لیتے ہے اور موزریلا چیز آتا ہے وہ لیتے ٹھیک ہے اور ایک اوریگانو لیتے اور مطلب کہ چللی فلیکس جو آتا ہے وہ لینا ہے ٹھیک ہے
ہوں
اور پھر اسے بتناتے کیسے ہے اس کو مطلب کیا کرنا ہے بریڈ پر گارلک بٹر مطلب کہ لگانا ہے ٹھیک ہے گارلک بٹر آپ جانتے ہو نا وہ لگ گانا اور پھر اس میں چیز ڈالنا ہے ٹھیک ہے چیز ڈالنے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سنہرا مطلب ہونے تک جیسے ایک دم سونا مطلب ہو جائے اس کے بعد آپ کو ب بیک یا ٹوسٹ کریں مطلب بیک میں اس کو بیک کرنا ہے پلٹنا ہے ٹھیک ہے پلٹ کر اس کو مطلب پھر سے نکال لینا اسے اور اسے ا چٹنی کے ساتھ یا کچھ کوئی چیز کے ساتھ بھی آپ مطلب کہ کھا سکتے ہو ٹھیک ہے
ہوں جی
اور بتاؤ آپ کی اور کوئی ریسپی
آپ نے وہ
آپ ویج پلاؤ بنائے ہو ویج پلاؤ
ہاں
ویج پلائے بنایا
ہاں ہاں وجی ویجیٹیبل پلاؤ آ نہیں وہ تو نہیں بنایا ہے
جی جی
ہاں آپ بنائے ہو
ہاں بنائی ہو ویج پلاؤ
بتاؤ نا پھر وہ جو رائس بولتے ہیں ویجیٹیبل رائس وہ
جیسے اس میں کیا کرنا ہے پہلے تو کب آپ کو باسمتی چاول لینا ہے ٹھیک ہے اس کو دھل لینا ہے دھل رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ایک ک مکس سبزیاں جیسے مطلب اس میں ہو گیا گاجر مٹر بینس فل گوبھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں ایک پیاز لیں گے اس کو پتلا کٹ کرنا ہے پتلا سا کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کٹ کرنے کے بعد آپ آپ کو کیا کرنا ہے دو ہری مرچ لینا ہے ایک چھوٹا چمچ جیرا لینا ہے اور پھر تیز پتہ لینا ہے دو لونگ لینا ہے دو ہری الائچی لینا ہے اور پھر مطلب ایک چھوٹا ٹکڑا دال چینی دو بڑے چمچ گھی تیل یا مطلب کڑھائی لینا کو دو بڑے چمچ اس میں مطلب کی گھی یا تیل ڈالنی ہے ٹھیک ہے اس میں چار کپ پانی ڈال کے سواد انوسار جیسے مطلب اس میں نمک ڈال کے آپ کو اس میں چاول کو ڈالنا ہے اور پھر یے جیتنے نے میں نے آپ کو مطلب کہ مسالے بتائے ہیں وہ سب ساری چیز ڈال کے آپ مطلب کہ اسے اچھے سے پانی کو مطلب سکھا دو گے سکھانے کے بعد وہ اپنے آپ مطلب فرارا ٹائپ کا ہو جائے گا اور پھر اسے اچھے سے مطلب چٹنی سے سرو کرو مطلب چٹنی ہری چٹنی لو یا پھر مطلب کہ دہی کی چہ دہی کا بھی تو بنتا ہے نا چٹنی جیسے دھنیا پتا اور ہری مرچ ملا کے جو بناتے اس سے بھی بنتا ہے تو ویسے بنا سکتے ہو آ ویج پلاؤ ٹھیک ہے
اچھا
آپ کیسے بناتے ہو ویج پلاؤ
ویجیٹیبل پلاؤ ہم جیسے ہم سادے والا بناتے ہم مسالے والا بناتے تے ہیں اس میں جیسے چھولا آتا ہے نا وہ ڈالتے ہیں
اچھا ہاں ہمم ہمم
اور یے سب ڈالتے جیسے کہ سب پیاز وہ سب کو کٹ کر لیتے پیاز ادرک لہسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور ہاں مسالہ رہتا ہے لال مرچی پاؤڈر اور ٹماٹر کو کاٹتے ہیں اس کے بعد میں
جی
ہاں اس کے بعد میں ہاں کوتمیر یے سب کاٹتے ہیں
جی جی
ہاں پھر وہ کاٹنے کے بعد پہلے تیل گرم کرتے ہے کو کوکر میں بناتے تے جیسے کوکر میں پک جاتے ہے تو کوکر میں تیل ڈالتے ہے اس اس کے بعد میں پیاز کو جیسے پورا براؤن ہونے تک بھنتے ہیں اس کے بعد میں براؤن ہو جائے تو پھر ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالتے ہے اس کے بعد میں ہاں اس کے بعد میں ٹماٹر ڈال ڈالتے ہے اور اور جتنے بھی جیسے چھولا ہے سویابین آتا ہے نا وہ اس کو پہلے سویابین کو پہلے پانی میں بھگاتے ہے گرم پانی میں پہلے اس کو گرم پانی کر لیتے اس میں سویابین کو بھگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں وہ بگ جاتے ہیں تو پھر اس کو بھی ڈالتے ہیں یے سب مسالہ لال مرچی پاؤڈر یے سب ڈالتے ہیں پھر اس میں سویا بین چھولا لال مٹر وہ سب ڈالتے ہے اس کو اچھی طریقے سے چلاتے رہتے ہے چمچ ہاں پھر اس کا جیسے لال ترنگ آتا ہے اس کا جیسے لال کلر جب وہ اچھا پک جاتا ہے جس اس میں نمک ڈالتے تھے ہلدی جیرا یے سب ڈالتے ہاں وہ سب مکس کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں پانی ڈال دیتی ہے چاول میں جتنا پانی رہت تے اتنا پھر چاول کو دھو کے دال دیتے
اچھا چلو اچھی ریس جو آپ نے بتائی ان شاء اللہ ٹرائی کروں گی میں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ
اللہ